اللام علیکم
و ععلیکم السلام
بولو
آج کس ٹاپک پر بات کریں
آج ہم گلاب کے بارے میں بات کرتے ہیں گلاب مجھے بہت پسند ہے
مجھے بھی گلاب کو پھول کا بادشاہ کہا جاتا ہے
بالکل اس کی خوشبو اور خوبصورتی دونوں ہلا جواب ہوتی ہے
تمہارا پسندیدہ گلاب کا رنگ کون سا ہے
مجھے لال گلاب بہت پسند ہے تمیں
مجھے گلابی اور سفید گلاب پسند ہے یہ بت بہت پرسکون لگتے ہے
دنیا کی تقریبا ہر ملک میں
ہاں اور اس کا کئی قصہ میں بھی ہوتی ہے
ہ لال گلاب محبت کی علامت مانا جاتا ہے
سفید گلاب امن اور پاکیزی کی نشانی ہے
بین گلاب دوستی اور خوشی کا پیغام دیتا ہے
اس لئے لوگ مختلف موقع پر مختلف رنگوں کا گلاب تحفے میں دیتے ہیں
کیا تمہارے گھر میں گلاب کے پودے ہیں
جی ہاں میرے گھر کے باغیچے میں گلاب کا پودے لگے ہوئے ہیں
ہ بہت اچھی بات ہے اس کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہو
روز پانی دیتا ہوں اور وقت پر کھاد بھی ڈالتا ہوں
ہ گلاب کو دپ دپ بھی کافی پسند ہوتی ہے نہیں
بالکل بالکل اس لیے میں انہیں ایسی جگہ رکھتا ہوں جہاں دھوپ آتی ہو
ہوں گلاب سے ار بھی بنایا جاتا ہے
ہاں اور گلاب جل بھی بہت مشہور ہے
گلاب جل کھانے اور حسن دونوں کے لیئے استعمال ہوتا ہے
کئی مٹھائیوں میں گلاب جل ڈالا جاتا ہے
ہ مجھے گلاب جامن کا نام سن کر بھی گلاب یاد آ جاتا ہے
بالکل صحی کا
ہ شاعری میں بھی گلاب کا ذکر بہت ہوتا ہے
ہوں کئی شاعر اپنے محبوب کو گلاب سے تصبیح دیتے ہیں تشیح
کیونکہ گلاب خوبصورتی کی مثال مانا جاتا ہے
ہ لیکن گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں
یہ ہمیں سکھاتے ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہے
واہ بہت خوبصورت بات کئی ت میں
شکریہ جناب شکریہ
گلاب کی کھیتی میں کئی لوگوں کا روزگار ہے
ہاں پھولوں کے بازار میں گلاب کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے نا
ہ شادیوں اور خوشی کے موقعوں پر گلاب کا استعمال عام ہے
لوگ گلاب کی پنکھوڑیاں مہمانوں پر بھی نثار کرتے ہیں
ہ اور اسٹیج ڈیکوریشن میں بھی گلاب کا استعمال ہوتا ہے
گلاب کی خوشبو ماحول کو خوشگوار بنا دیتی ہے
اسی لیے لوگ اپنے گھروں میں بھی گلاب لگانا پسند کرتے ہیں
کیا تمہیں کبھی گلاب کی نمائش دیکھیے؟
جی ہاں ایک مرتبہ دیکھی تھی بہت خوبصورت تجربہ تھا
وہاں مختلف رنگوں اور قسم کے گلاب ہوں گے
بالکل کچھ گلاب بہت بڑے اور کچھ بہت چھوٹے تھے
فطرت کی رنگینیاں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتے ہیں
ہ گلاب واقی اللہ کی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک ہے
میں بھی اس بات پر بالکل بہت یقین رکھتا ہوں
گلاب سے ہمیں محبت نرمی اور خوشبو پھیلانے کا درس ملتا ہے
اور کٹو سے صبرہ اور حفاظت کا
ہوں بہت خوب
آج گلاب کے بارے میں بات کرنے کی بہت اچھا لگ رہا ہے
ہ مجھے بھی گلاب جتنا خوبصورت پھول ہے اتنا ہی دلچسپ ٹاپک بھی ہے
تم جانتے ہو کہ گلاب ک تاریخ بہت پرانی ہے
ہوں بالکل بادشاہوں کے باغوں میں گلاب ضرور لگایا جاتا تھا
کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال سے لوگ گلاب کی پرورش کرتے رہتے ہیں
ہ کچھ لوگ گلاب کے پنکھڑیے سے چائے بھی بناتے ہیں
پرانی تیزبی میں گلاب کو خاص اہمیت حاصل تھی
ہ جی ہاں اور اس کی خوشبو بھی دل کو سکون دیتی ہے
گلاب کے پھول کو دیکھ کر انسان کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے
اسی لیے کئی لوگ اپنے کمروں میں تازہ گلاب رکھتے ہیں
کیا تم کبھی کسی کو گلاب کا تحفہ دیے ہو
جی ہاں میں نے اپنی والدہ کو ایک مرتبہ گلاب کا گلدستہ دیا تھا
اور ان کا ریئیکشن کیا تھا
وہ بہت خوش ہوئی تھی اور ان کووں نے دعا بھی دی تھی
واقی پھولوں کا تحفہ دلوں کو قریب لاتا ہے
ہ گلاب کا ایک پل بھی کبھی کبھی ہزاروں الفاظ سے زیادہ اثر رکھتا ہے
بالکچھ بالکل کچھ جذبات الفاظ سے زیادہ پھول بیان کر دییتے
ہ گلاب کو ادب اور عزت کی علامت بھی مانا جاتا ہے
اس لیے مہمانوں کا استقبال بھی گلاب سے ہی ہوتا ہے
ہ کچھ مقامات پر گلاب کی پنکھڑیاں راستے پر بکھری جاتی ہے
یہ منظر دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے
تمہیں گلاب کا کون سا موسم پسند ہے
مجھے ب باہر کا موسم پسند ہے جب باغیچے گلاب سے بھر جاتے ہیں
ہ باہر میں باقعی فطرت اپنی پوری خوبصورتی دکھاتی ہے
ہر طرف رنگ رنگ ہی رنگ اور خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے
ہ گلاب فوٹو گرافرس کا بھی پسندیدہ موضوع ہوتا ہے
جی ہاں کیک کیکہ ہر گلاب اپنی الگ پہچان رکھتا ہے
کچھ گلاب کی پکڑیاں بہت نازک ہوتی ہیں
اورھ کچھ کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور سے محسوس ہو جاتی ہے
ہ گلاب پر کئی گیت اور رسمیں بھی لکھی گئی ہے
کا مقام بہت بلند ہے
ہوں صحیح کہات ہے کئی شیر گلاب اور بلبل کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے ہیں
یہ تصبی اردو شاعری کی خوبصورت ریاوت ہے
ہ گلاب کو دیکھ کر مجھے فطرت کی قدرت یاد آتی ہے
مجھے بھی اتنی خوبصورت پھول دیکھ کر انسان شکر ادا کرتا ہے
ہ گلاب ہمیں سکھاتا ہے کہ نرمی اور خوشبو پھیلانی چاہیے
اور کٹے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی حفاظت بھی ضروری ہے
صحی کہا تم نے محبت بالکل اسی لیے صرف ایک پھول نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی
ہوں
گلاب سے زندگی کے کئی سبق سیکھے جا سکتے
ہوں صحیح کہا تم نے
اس لیے یہ صرف ایک پھول نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے
ہوں میں گلاب کا ٹاپک جتنا ڈسکس کرو کم لگتا ہے
بالکل
کیا تم جانتے ہو کہ گلاب کی ڈیھ سو سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہے
جی ہاں اور ہر قسم کا اپنا رنگ خوشبو اور شکل ہوتی ہے
کچھ گلاب بہت چھوٹے ہوتے اور کچھ بہت بڑے
میں ایک مرتبہ بلیک روس کی تصویر دیکھی تھی
ہاں وہ بہت مشہور ہے حالانکہ اصل میں وہ گہرا سرخ یا جامنی رنگ کا ہوتا ہے
فطرت کے رنگ واقعی حیران کو حیران کے ہے
ہ گلاب کو باغبانی کرنے والے لوگ بہت احتیاط سے اگاتے ہیں
کیونکہ اس کی دیکھ بھال دوسرے پودے کے مقابلے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے
بالکل اگر وقت پر پانی اور کھاد نہ ملے تو پھول اچھے نہیں کھیلتے
مجھے باغیچے میں صبح صبح گلاب دیکھنا بہت پسند ہے
ہ صبح کی اوس کے کترے جب پنکڑیوں پر ہوتے ہیں تو منظر بہت خوبصورت لگتا ہے
ایسا لگتا ہے جیسے مورتی بکھر گئے ہو
ہوں واہ تمہاری تصبی بہت اچھی ہے تشبیر
گلاب واقعی انسان کو ساحرانہ بنا دیتی ہے
ہوں اسی لیے شیروں نے گلاب کو بہت ذکر کیا ہے
کیا تم کوئی مثال دے سکتے ہو
اکثر شیر محبوب کے چہرے کو گلاب سے تشبیح دیتے ہیں
اور اس کی خوشبو کو وفاداری اور محبت سے
ہوں گلاب کئی تہواروں میں بھی استعمال ہوتا ہے
لوگ گھر سجانے کے لیے گلاب کے پھول خریدتے ہیں
ہ کچھ لوگ گلاب کی پنکڑیوں سے ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں
شادیوں میں تو گلاب کا استعمال بہت عام ہے
ہوں دولہا اور دلہن کے اسٹیج پر اکثر گلاب ہی نظر آتے ہیں
گلاب کے ہر ہار بھی بنائے جاتے ہیں
ہ اور مہمانوں کا استقبال بھی گلاب کے پھول سے کیا جاتا ہے
کیا تم نے کبھی گلاب کی کھیتی دیکھنے کا موقع پایا ہے
ہوں میں نے ایک بار دیکھا تھا
ٹھیک ہے مجھے
چلو مجھے بھی بہت مزہ آیا آج بات کر کے
مجھے ابھی آج معلوم پڑا گلاب کی اہمیت کیسی ہے
ہوں
اللہ حافظ
اللہ حافظ